کیوں جی بولیے حضرت
کیا کر رہے تھے آپ
بس بیٹھ کٹھا تھا
مگر آپ آپ نے کالز بہت ضائع کروائی
ارے ضائع ہو گئی یار بییری بھی ضائع ہو پتا نہیں اس کو کیا ہو گیا یہ خود سے خود سے مجھے دکھاتا ہے زیرو خود سے دکھاتا ہے یہ تو ہو گئی پتا نہیں سمجھ نہیں آ رہا
تمہارا پیر ٹوٹا تھا نا اس کا کیا ہوا
پیر میرا اس کو تو میرے پرسوں یہ کل ہاں کل میں نے اس کو نکالا وہ سارا بندیج وندیج
مجھے لگتا ہے آپ پیر ٹھیک ہو گیا ہوگا آپ گھومنے جا سکتے ہیں
ا ایگزام کون دے گا ایگزام تم دو گے
مجھے بھی چل رہا ہے نا ایکزم اس سے کیا ہوگا مجھے ڈگری ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے اگزام جونیئرس کو ختم ہوتا ہے ٹائمہ
بھائی جان کتنا ٹائم ہے
بھائی جانا بھی بہت ٹائم ہے ایک مہینہ لگ
ارے بھائی جان میں جب تو آپ کا آپ کا فون آتا ہے نا بھائی جان
جی
تو جب میں اٹھاتا ہوں تو یہ پھر جوائن ہی نہیں ہوتا یہ مجھے ضائع کرتا ہے
اصل میں آپ کا فون شاید بکواس ہے اور آپ کی وجہ سے میرا بھی فون بکواس ہے
نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں بھائی جان آپ کی فون آ رہی آتی ہے مجھے میں اٹھاتا ہوں
یہ پھر جوائن ہی نہیں ہوتا یہ بیک کرتا ہے مجھے فل بیک
تب سے اور کوئی یہ ہوا
ارے بائی جان مجھے پیمنٹ بھی نہیں آ رہی
آپ کو نہیں آئے گی لگ بھگ جتنا مجھے لگتا ہے
کیوں بھائی جان
اوک شکل ہی ویسی ہے
ارے بھائی جار کچھ اچھا سا دیجیے یار کمانے کی کے لیے اس وقت تو روزگار ضرورت ہے
آپ کو کیا آتا ہے جس پہ آپ کو روزگار دیا جائے گا
مجھے تو سب کچھ آتا ہے جو بھی مجھے بولا جائے
ٹھیک ہے پھر میں نے آپ کے لیے ایک کام دیکھا ہے
بھائی جان دس ہزار لگتے ہے گاڈی کو
ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہوا
نہیں بھائی جان پیسے کہاں سے لیں گے
ہمیں دس ہزار جو یہ بجلی کا فائن چڑھا ہے نا
ہاں
یہ کسی نے کمپلین کی ہے
بھائی جان اب اس وقت ہم بہت تری تمیز سے بات کر رہے ورنہ میں بتاا یہ تو محلے والے بہت اچھے ہیں ہمارے پت نہیں کسی نے بھیجا ہے فوٹو
ک نے فوٹو بھیجا ہے
فوٹو اٹھایا ہے اور دکھایا ہے جی
ہم تو ڈوبے ہیں سانم تمہیں بھی ساتھ لیے ڈوبیں گے
نہ نہ ان کو کچھ نہیں ہوا ہے باقی تو کسی کو کچھ نہیں ہوا
ٹھیک
اب کیا ہی کرے بھائی جان یہ تو بس اللہ تعالی اوپر دیکھ رہا ہے
اور یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت بھاری پڑ گیا
بالکل بائی جان
اب گھر
سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرے
م محمت آیا تھا ادھر
ماموں تو پرسوں آیا ہاں
اس دن جب میں بھی ادر تھا
نہیں نہیں اس کے بعد بھی پھر آیا وہ بچارہ دو بار
ٹھیک وہ کیا بول رہا تھا اس نے مت کچھ بولا
اس نے تو بہت کچھ بولا بھائی جان
مطلب وجہ پجامت بولی
بائی جان میں کیا ہی بتاؤوںں اب آپ کو اب کتنا بولوں آپ کو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ہم اس پر گفتگو کر سکتے ہیں یہاں سے
کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کسی اور ٹائم
آپ کب آ رہے ہو یہاں
ابھی میں ابھی اگزام کے ساتھ ہی ہوں
کتنے پیپر ہیں
مجھے ابھی دو پیپر ہیں
دیے کتنے
ایک
وہ مطلب آپ نے بہت پیپرس دیے ہیں
ورنہ کیا
تو اب دو پیپر ہے کب ختم ہو جائے گا
ابھی لاسٹ پیپر کا ڈیٹ نہیں نکلا ہے
تو اس کاط یہ ایکسٹرنل ہے کہ
نہیں دو دو پیپرس کا نکل ف لائٹ ڈیٹ ا البتہ جو لاسٹ ہوتا نا ایک سبجیکٹ اس کا بھیھی ڈیٹ نہیں نکلا ہے
یہ ایکسٹرنل ہے کہ انٹرنل
اکسٹرنل اکسٹرنل
مطلب کہ اس کے بعد کیا ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے تمہیں
اس کے بعد بے روزگاری
مطلب کہ تمہاری ڈگری ختم ہو گئی
ہاں
ٹھیک ہے تمہارے بھی مزے ہے بھائی جان
آپ کو بھی مزے ہوں گے اگلے سال
ہاں میرا بھی بس اگلے سال اسی ٹائم میں بھی برابر تمہاری ہی طرح ہوگا بے روزگار
کوئی پیپر بیک ہے
نہیں بھائی جان لیکن مجھے لگتا ہے اب یہ جو چھٹا اور ساتواں سیمسٹر ہے یہ بہت مشکل ہے اوپر سے پڑا نہیں ہے بھائی جان ن بچ میم بول رہی ہیں ہیلو
ہاں میں سن رہا ہوں
ہاں بھائی جان بولیے
پڑھا کیوں نہیں ہے جب
ارے کچھ بھی نہیں پڑا بھائی جان میں کیا کہوں اوپر سے بہت مشکل ہے چھٹا سیمسٹر تو بہت مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے بتا رہے تھے
بڈ رکھ
پتاہ رہی تھ ہے کہ اب شاید کالج والے بھی ہمیں پاس نہیں کریں گے
اس کا کیا ہوا جو ڈگری یہ تھا
وہ تو ابھی تک ہوا نہیں بھائی جان
اور ڈگری لے کے بھی کیا کرو گے پھر
بھائی چان لیکن تو بھی ہونا چاہیے کچھ جب ہے ہی نہیں تو کیا کری
ہ اس ڈگری کا کیا فائدہ ہے جو رجسٹر رجسٹر ہی نہیں ہے
اس پہ بعد چل رہی ہے کہ نہ
اس پر نکلا لسٹ دوسرا جو موڈیفائی والا لسٹ
ہاں
لیکن اس پر بھی کہاں ہے ہمارا نام
اس پر بھی نہیں ہے
اس پر بھی نہیں ہے ہمارے اسکول کا نام
ٹھیک
اب کیا ہی کرے بھائی جان
پہلے اور کوئی کالج نہیں ملا تھا دنیا میں
کیا کرے بھائی جان یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے ایسے معاملات
وہ تو انٹرن شپ کر رہی ہے اس وقت ہاں اس کو بھی کہاں ہے ڈگری ویلڈ
وہ کیسے پھر انٹرن شپ کر پا رہی ہے
فی الحال تو کر پا رہی ہے کیونکہ باقی فی الحال تو یہ اسٹیٹ نے اس کو رجسٹریشن دی ہے اس بنا پر لیکن اب کیا وہ فائدہ کچھ نہیں ہے
اسٹیٹ کی رجسٹریشن ہے
اسٹیٹ کی رجسٹریشن ہے لیکن ڈاکومنٹ وہ بکواس ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے
ٹھیک بلڈ پریشر ولڈ پریشر اب آتا ہے دیکھنا
بلڈ پریشر میں آپ کا دیکھوں کیا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
کوئی مسئلہ نہیں بلڈ پریشر بھی دیکھا جائے گا تمہارا خون بھی دیکھا جائے گا سب کچھ دیکھا جائے گا میرے بھائی
ہاں
مگر ت نے کالز ضائع کیے یار
چھوڑنا وہ تو پتا ہنان ہنان کا کی سین ہے
کیا ت مت پاگل ہوگیا ہے چھوڑنا کیا چھوڑنا پانچ سو روپئے ضائع کیے تو نے
جیسے میں نے کی تم نے میری تیرہ کال ضائع کی
تیرا کوز کصب سے یار اس کو کال ایک تو میں اٹھاتا ہوں یہ جوائن ہی نہیں ہوتا اب جو میں یہاں سے کروں یہ مجھے پہلے ہی دکھاتا ہے کہ یہ تم نے آلریڈی کی ہے کال
وہی وہی وہی
ضائع کیا تم نے میرا سب اوپر سے ایک پیمنٹ بھی نہیں آئی مجھے
مجھے لگتا ہے اب میں چائے پیوں گا تھوڑی دیر میں
ہاں
اس کے بعد ہم کریں گے بہت
اے کیا کر رہا ہے مجھے کل اگزام ہے یار اب میں مت مجھے بس دو تین کالز کرنی ہے دیکھنا ہے کیا ٹھیک رہے گا سب
ہاں وہی کریں گے نا ہم دو تین کالس مگر دس منٹ بعد
ابھی تو ہے اس کو لگتا ہے ایک بیرٹھ ہے ابھی اس کو
ہاں اس کو ہے ابھی ٹائم
نہیں زیادہ ٹائم بھی نہیں یہ بس تیس سیکنڈ ہے
نہیں خود ہی شار یہ خود ہی کٹ ہوتی ہے
ہاں یہ تو ہو جاتی ہے میرے بھائی لیکن اس کا کیا مطلب پیسے کمانے ہے نا بے روزگاری ہے
اور کوئی نمبر نہیں ہے گھر پہ جس پہ رجسٹر کر سکتے ہو
جیسے کہ کون سا نمبر
بہن کا نمبر
اس پر کیا کروں میں
پھر آدھی کالز ہو جائیں گے نا اس کے ساتھ کمپلیٹ
آدھی کالز کر اس کے ساتھ کمپلیٹ ٹھیک ہے دیکھتا ہوں میں میں پھر اس کو بولوں گا
کیونکہ اس کو ہو جائے گا نا لمٹ تو مت کر پائے گا سر یہ کورس کمپلٹ میرے ساتھ
ہاں ہاں میں اس کو مجھے لگتا ہے میں اس کو بولوں گا آئی بات سمجھ
ہاں یہ بات سوچ
بس یہی ہے جو ہے
ہاں
میں نے کہا بس یہی ہے جو ہے
ٹھیک
ہاں جی
اور پاپا گیا آ ج ادھر
ہاں
اس کو بوولنا تھا کچھ جان وان نکالو وہاں سے
ا کچھ بھی نہیں یار مجھے میں بول رہا ہوں دیکھنا پرسوں سے جو یہ فون تھا ہمارا یہ کٹ ہو جاتا تھا تھا سات ہی منٹ کے بعد آٹھ ہی منٹ کے بعد آج گیارہ منٹ ہو گئے کو یہ کاٹ کی نہیں ہو رہا
نہیں ہوتا ہے خود ہی ہوتا ہے
ٹھیک ہے پھر دیکھے گی کیا مطلب جتنا جتنا زیادہ فون کرے گی مطلب جتنا زیادہ کال پہ رہے گی مجھے لگتا ہے اتنا زیادہ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں
مگر وہاں سے نکالنا ہوتا ہے نا یہ بھی کیا بولتے ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے ہوتا ہے نا الگ الگ نمبر آف کالز
الگ الگ نمبر آف کالز مطلب
مطلب اگر اگر ہم ایک کال کریں گے اس پہ
ہاں
وہ بہت لمبی چلے گی تو اس کا مت فائدہ آئے گا کیونکہ اس کے بعد تو بھی آپ کو پیمنٹ آنے کے لیے وہ کمپلیٹ کرنا ہے نا اگر فار ایگزامپل دس کالس کمپلیٹ کرنی ہے بارہ کالس
ہاں ہاں ہاں بو بگو